ہلو
السلام علیکم
وعلیکم السلام کیسی ہیں
میں ٹھیک ہوں آپ سنائے
ابھی خیریت سے ہوں ماشاء اللہ
جی اور سنا بس کچھ نہیں تھوڑا سا بیٹھے ہوئے تھے تھوڑا تیاریوں میں جٹے ہوئے ہیں عید کی تیاریاں کیسی چل رہی ہیں
ماشاء اللہ ادھر تو بہت اچھی چل رہی ہیں عید کی تیاریاں شاپنگ وغیرہ چل رہے ہیں
جی جی جی خریداری تو پہلے ہی ہے پہلے گھر کا صاف ست پائی اپنے گھر کے انتظامات کرنا پھر اپنے لیے صفائی اپنے لیے انتظامات کرنا کچ
جی جی صحی فرما رہے ہیں صفائیاں تو بہت بہت بہت زیادہ کام ہو جاتا ہے عید پ
جی جی جی
صاف صفائی کرنا کپڑے بہت سب سے زیادہ تو مارکیٹنگ کا کام ہو جاتا ہے بچوں کو کپڑے امی ابو کا خود
بس بس یہ ہے نا سب سے پہلے گھر میں بچے ہوتے ہیں تو بچوں کو زیادہ اچھا کیونکہ بچوں کو نا عید سے پہلے اور عید تک وہ چاہیے ہوتی ہے ان کو خریداری ہے وہ ہے بچوں کا زیادہ ہو جاتا ہے پورے ایک دو دن اپنی ایک دو دن میں ہو جاتی ہے س خریداری پر بوں کی میں کئی دن لگ جاتے ہیں کیونکہ بچوں کی ایسا چاہیے ایسا
جی صحیح فرما رہی ہیں
جی
ہی
کرنے والی ہو ہیں بچوں کے لیے
جی اب بچے آج کل کے خود ہی پسند کرتے ہیں ہمیں یہ چاہیے وہ چاہیے
تو یہ تو سچ کہہ رہے ہو ضرورت نہیں پڑتی ہے نا بڑوں کو لانے کے ساتھ میں لے جاؤں ان کو اور کیا ہے نا وہ خود سی تیاری کر لیتے ہیں وسے عید کا انتظار رہتا نا اتنا ب سبری سے میرا سب سے زیادہ پسندیدہ تہوار عید کا ہے
جی ماشاء اللہ
بالکل ہاں یہ انتظار رہتا ہے نا ب سبری سے ہمیں
جی بچوں کا تو اور زیادہ ایکسائٹمنٹ رہتی ہے
جی بالکل بالکل آپ نے صحیح بنوایا ہے کیا ہے نا کہ بچوں کو تو اپنا نئے نئے کپڑے ملتے ہیں پہننے کو اچھا اچھا کانے کے لیے دعوتیں ملتی ہیں چیزیں ملتی ہیں اچھی اچ کانے کے لیے عیدی ملتی ہے ان کے لیے گفٹ وغیرہ ملتے ہیں تحفے ملتے ہیں تو ان کا کیا ہے کو تو زیادہ خوشی رہتی ہے ہم لوگوں کو تو سارا دن اسی میں ہو جاتا ہے
سارا دن کچن میں ہی ٹائم خراب ہم لوگوں کا کیا ہے کے کچن میں ہی کام
بالکل بالکل
پورا ٹائم کچن میں گھسے رہا مہمانوں کو اٹینڈ کرو ان کے لیے پکوانے بناؤ
جی جی جی بالکل اپ نے صحیح فرمایا تو اور ہوتے ہی ہے سنا اپ نے اپنا پن اپنا پن جتانے کے لیے محبتیں بڑھتی ہیں تواروں سے ایک دوسرے سے ملنا ملانا ہو جاتا ہے نہ کہا ہی ویسے کوئی کسی سے ملنے اتا ہے
ہمم صحیح فرما رہی ہے اپ عید کے توہار پہ ہی تو اپنے سب اتے ہیں ملنے ماشاء اللہ کتنا اچھا لگتا ہے سب سے ملاقاتیں ہوتی ہیں
بالکل بالکل
ہمیں تو بے صبری سے انتظار رہتا ہے اپنی عید کا
جی جی جی بالکل بالکل ایسا ہے نا تو ہارو کے بہانے سے فنکشن کے بہانوں سے اس سے اپنوں سے ملنا ہو جاتا ہے اپنوں سے ملنے کے بعد نا جو دل میں خوشی ہوتی ہے نا وہ انشاء اللہ ہوتی ہے اس
جی صحیح فرمائے رہی ہے بٹ یہ یہ سب چکروں میں ہم خود کہیں نہیں جا پاتے
ہاں وہ تو ہے کیوکہ گھر کی ذمہ داریاں ہوتی ہے مہمانوں کا انا جانا لگا رہتا ہے تو ان کی مطلب ہمیں دعوت وعوت کرنی ہے مہمان نوازی کا بھی دھیان رکھنا ہوتا ہے کیوکہ گھر کے مین امیھی ہوتے ہیں ہم عورتیں ہوتی ہیں تو سب سنبھالنا ہوتا ہے نا
جی جی صحیح فرما رہی ہیں
پیس نہ ہی تو ہے بھائی چارے کا اور محبت کا وہ تیوہار
جی
ہم بالکل ایک دوسرے کو مطلب اس دن گلے لگاتے ہیں اور سب سے ملنے جاتے ہیں عید دیتے ہے بچوں کے لیے بچوں کو زیادہ انتظار رہتا ہے عیدی ملتی ہے تو پھر ملتے ہیں
ہا بالکل اور یہ کیا ہے کہ مطلب اس سے سب سے ملنا ملانا ہو جائے جاتا ہے نکاح ہی روزمرہ کی جو گہر گھر کے کاموں سے فرصت ہے کہ ہم کسی سے وقت نکال کے مل کے ا جائیں
جی صحیح بول رہی ہیں اپ
بالکل اللہ نے بنایا ہے جبھی رشتے
جی ماشاء اللہ بہت پیارا مطلب ہمارا یہ اسلام ہے
جی جی بالکل
بہت خوبصورت ہے
ہاں بالکل اللہ نے جی مطلب عید وہ تہوار یہ سب چیز بنائی ہے اسی لیے نا اس سے محبت بڑھے لوگوں کا انا جانا لگا رہے
جی
تلمن کی زندگی بے رخ ہاں زندگی بے رکھی ہو جاتی ہے سمت
ہمیں تو بہت خوشی ہوتی ہے کہ ہم مسلم ہیں
جی بالکل اپ نے صحیح فرمایا اور سنا ہے کیائی تیاری چل رہی ہے اور
سوچ رہی ہووں اس بار عید میں کچھ نیا بنا لیتی
جی بالکل ضروری بنتا ہے یہ تو
سارے مہمان آتے ہیں تو تھوڑا اچھا لگتا ہے نا تو الگ الگ ڈشس
جی بالکل صحیح کہاں جب ہم دستان پہ اپنی دعوتوں کو سرو کرتے ہیں نا تو ایسا لگتا ہے سب سے ہٹکے ہو کچھ اچھا اچھا ہو ویسے نا بچوں کو میں بھی سب سے ہٹک بناتی ہوں کباب بناتی ہوں بریانی بناتی ہوں کئی طرح کی میٹھی میٹھی سویاں وغیرہ بہت کچھ بناتے ہیں کیوںکہ بچوں کی پسند کا کچھ الگ بناتے ہیں بڑوں کی پسند کچھ اور ہوتی ہے خشک ہو جاتی ہے کیونکہ مہمان کو کے لیے سب سے پہلے دعوت ہوتی ہے
ہا ہاں صحیح کھ رہی ہیں میں تو سوچ رہی تھی اس بار قورمہ بنا لوں بریانی الگ بنا لوں کباب بنا لیتی ہو بچوں کے لیے کچھ الگ سا بنا لیتی ہو
جی جی بالکل ضروری ہوتا ہے نا یہ سب کیونکہ ہاں بچوں کی مطلب پسند کا ہوتا ہے کچھ بڑوں کی پسند کا ہوتا ہے تو اچھا لگتا ہے مطلب
مج وسے ہی تو آئیے گا آپ بھی ہمارے یہاں عید پر
جی ضرور ضرور ضرور آئیں گے انشاء اللہ آپ نے فرمایا ضرور آئیں گے اور ویسے بھی نا میں یہ سوچ رہی تھی ہاں آپ کی دست دان وغیرہ کچھ ڈنر سیٹ وغیرہ اور وہ پتیلے وغیرہ کچھ بازار جا کے اچھے نئے لے آتے ہیں کیونکہ وہ پرانے ہو گئے مہمان لوگ آئیں گے تو پھر اچھا لگے نا اچھا اچھا سب کریں گے ان کے لیے تو تو آپ بھی چلنا ساتھ میں چلیں گے ہاں
ان شاء اللہ ضرور چلیں گے ہمیں بھی کچھ سامان لینا تھا ساتھ رہے گا تو تھوڑا آسان رہے گا
ہاں ہ ایک دوسرے سے مطلب تجربے سے ہم چیزیں لے آئیں گے وہ ویسے بھی نا بازار جاؤ خریداری کے لیے کسی بھی چیز کے مطلب عید ہو یا نکاح وغیرہ ہو خریداری کے لیے ہم جاتے ہیں اور تو بڑے کو بڑے لووں کو ضرور لے کے جانا چاہیے کیونکہ ان سے ہمیں نا تجربہ ہو جاتا ہے خریدنے کا ان کو تجربہ ہوتا ہے چیزیں لینے کا
جی صحیح فرماریے ہیں اچھا بھی لگتا ہے ہمیں مطلب الگ سے ہی خوشی رہتی ہے کہ عید کی شاپنگ کرنا ہے ہمیں یہ بھی لینا ہے وہ بھی لینا جبکہ لو مطلب اپن اتنی شاپنگ کر لیتے ہیں لیکن ایدوار دن اتنی گرمی رہتی ہے کہ بس کاٹن کا سوٹ پہنو
بس بس بس ہاں ہاں بالکل آپ نے صحیح فرمایا ہے
خوشی ہی الگ رہتی ہے
بالکل بالکل بالکل ہاں ہ کوٹن کے کپڑے ہوتے ہیں مل مل کے ہوتے ہیں سوتی وغیرہ یہ بچوں کو بھی ایسے پہنانے کا دل کرتا ہے خود کو بھی کیوںکہ گرمی ہوتی ہے اور بھاگ دوڑ میں لگے رہتے وہ مہمان نوازی کرتے کچن میں کھڑے کھڑے سارا دن مطلب یہ لگتا ہے ہلکا ایک دم اور اس سے پہلے یہ لگتا کہ کتنا ہیوی لے لو کتنا اچھا لے لو کتنا ہائی لے لو یہ اس سے پہلے یہی لگتا ہے سب سے ہیوی لباس ہمارا ہی ہونا چاہیے
ہم لوگ لباس لے لیتے ہیں لیکن پہنتے پھر کسی بھی شادی وغیرہ عید کی شادں پڑتی ہیں تو کسی شادی وغیرہ میں ہی کام آتی اور نام لیتا ہے عید کا ہی حصے رہتے ہیں
جی جی بالکل ابھی کیا ہے نا اب بچوں کو تو کوئی مطلب جانکاری نہیں حاصل ہوتی ہے کہ مطلب کیا گرمی کیا سردی ان کو اپنا کھانا پینا ہم لوگوں کو ان کا بھی دھیان رکھنا پڑتا ہے بچوں کا کہ بچوں کو کس طرح کے کپڑے صحیح رہیں گے ان کے جسم پہ کس طریقے کے تو ان کو بھی ہمیں ان ان کو بھی ہمیں اپنے حساب سے اٹینڈ کرنا ہوتا ہے
جی صحیح فرما رہی ہیں اب انہیں کیا پتا بھی تو ہم لوگ جب دیکھیں گے تبھی بتا سک ہیں ان کو
جی بالکل
جی
ہوں بالکل اور اور
چلیں گے ہم اپن پھر مارکیٹ جی میں یہ کھرہی تھی مارکیٹ چلیں گی سات میں ہم بھی
ہاں ساتھ میں چلیں گے ضرور ساتھ میں چلیں گے تو اچھے سے خریداری ہو جائے گی بچوں کو بھی ساتھ میں لے چلیں گے کیونکہ ان کی پسند سے وہ خود سے لے آئیں گے ہاں
کبھی سو جاتا ہے ان کے
ا بالکل بالکل پھر خود جاتے ہیں نا تو خود سے پسند کر کے لے آؤ سائز وائز دیکھ کے لے آؤ ابھی ہم خود سے لے آئیں گے تو پھر اس میں ناک منہ چڑھاتے ہیں سمجھ بھی نہیں آتا ہے پسند بھی نہیں آتا ہے تو یہ ہے اس سے بہتر سے کہ ہم ان کو ساتھ میں بچوں کو لے جا کے اور خریدداری کر لائے اچھے سے
جی صحیح فرما رہے ہیں ساتھ میں لے ہی جانا نہیں تو پھر بعد میں واپس کرنے جاؤ پھر مطلب دو تین بار وہی وہی کام ہو جاتا ہے اسے اچھا ایک ہی بار لے جاؤ
ہاں وقت کی بربادی ہوتی ہے ابھی کہ ہی گھر میں سے اتنا وقت تو ہوتا ہے کہ ہم چار چار بار خریداری کے لیے جا سکے ہیں اور گھر بھی سنبھال سکے ہیں اور بچوں کا بھی اسکول ٹیوشن چالو ہو گیا ہے وہ بھی کر سکیں گے تو یہ بچوں کو ساتھ میں لے جا کے سارے مصلے حل ہو جاتے ہیں ایک بار میں
جی صحیح فرما رہی ہوں
اپنے لیے بھی لے آئیں گے میں اور ویسے نا مہندی کی بنا عید کا چاند ادھورا رہتا ہے مہندی کو بھی بکنگ کرے آئیں گے ادھر سے
فرما رہی ہیں آپ مہندی کے بنا ادھوری لگتی ہے عید
بالکل مہندی کے بنا کچھ نہیں ہے سب سے پہلے مہندی ہے اس کے بعد لباس ہوتی ہے مہندی ہاتھوں میں ہے تو انشاء اللہ سب بہتر لگتا ہے
جی مجھے آپ سے بات کر کے بہت اچھی لگی انشاء اللہ پھر سے بات کریں گے اللہ حافظ